ہلو السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمد للہ آپ بتائیں
بس شکر اللہ کا اور اب سنےیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے والدہ ٹھیک ہے
جی بہترین ہے اور آپ کی طرف کیا حال ہے
بس شکر اللہ کا اور سنیں آج موسم کیسا ہے
موسم کافی اچھا ہو رکھا ہے یہاں تو بارش کے بھی کافی آسار ہے آپ بتائیں آپ ک طرف
ہاں یہاں تو ابھی اچھی گرمی ہے بارش کا کوئی لاگ ہی نہیں رہا ہے کہ پڑے گی ابھی تو خالی دھوپ ہی ہے کل تو اچھی خاصی دھوپ تھی لیکن ایسی نہیں تھی کہ آج بہت دھوپ ہے
ہاں یہاں بھی ہے اور بتائیے گھر پ سب کیسا چل رہا ہے
جی بس شکر اللہ کا آپ دیکھیے آج تو گرمیوں کا موسم ہی ہے تو آج تو بارش ہوبا نہیں دے گی
اوکے اوکے ہاں یہ بھی ہے گرمیاں تو خیر بہت ہی زیادہ پڑ رہی ہیں
ہاں لیکن جب بیچ بیچ میں بارش پڑتی ہے تو اس سے کافی موسم اچھا ہو جاتا ہے
بارش کے بعد بھی تو اتنی عمر پڑھ رہی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے تھوڑی تو راحت ہو جاتی ہے
ہاں ہمارے یہاں تو بہت راحت ہو جاتی ہے جب بارش پڑتی ہے تو ایک دو دن کے لیے اچھا موسم رہ جاتا ہے پھر
پر یہاں پہ تو بارش کے بعد بھی اتنا کوئی خاص خاصا آرام نہیں ہوتا ہے بٹ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جو بھی ہے اوپر والے کے تر
ہاں پھر بھی ٹھیک ہی ہو جاتا ہے تو پھر بھی موسم
اور بتائیں کچھ نیا کچھ الگ
موسم تو اللہ کی ہی دین ہے ہمیں تو موسموں کی طرح رہنا چاہیے کہ
تو رحمت ہوتی ہے اللہ کی
جیسے موسم بدلتے رہتے ہیں تو انسان کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں ہمیں تو ہر حالات میں آپ نے آپ کو چلانا ہے چاہے اچھے حالات ہو برے حالات ہو
یہ تو بہت بہترین بات کہا آپ نے اب سب کچھ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی حکمت اللہ کی مرضی جیسا جو بھی ہوگا وہ تو چلانا ہی پڑے گا جیسے موسم ویسے ہماری زندگیاں
جی
کچھ نہیں کچھ نہیں آواز کلیئر آ رہی ہے نا آپ کو
جی بے شک اچھی آرہی ہے
اوکے
فورس
اور پھر کیا شام کا کیا پلان ہے
ہاں شام کا تو یہی پلان ہے کہ کھیلنے جائیں گے ابھی تو گھر پہ تھوڑی دھوپ ہے تو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر نہیں والی بال
اچھا بالی بال او وری نائس الحمد اللہ
ہاں آج تو والی بال کا ہی سیزن چل رہا ہے تو آج والی بال تھوڑی دن ہوگی تو پھر کرکٹ کا سیزن بھی آ جائے گا
ہاں یہاں پہ اس طرف تو کرکٹ بہت ہی زیادہ لوگ بہت ہی شوق سے کھیلتے ہیں والی بال اتنا نہیں ہے یہاں بٹ
لیکن ہمارے تو بڑے ایسے جو بڑے ہمارے گاؤں میں ہے وہ کھیلتے ہیں کرکٹ ہم چھوٹے توبھی والی
ہاں کرکٹ پہ تو یہاں پہ بہت زیادہ بتیں بتائیں بولیے ہاں ہاں وہ تھوڑا ہوں سمجھ سکتے ہیں جی جی جی
اسی لیے تو ہم والی بال ہی کھیلتے ہیں اور صبح سویرے کھیلتے ہیں اور شام کو جس ٹائم دھوپ سے رحت ملتی ہے تو اس ٹائم کھیل لیتے ہیں
اوکے اور آپ کے ماما پاپا کیسے ہیں مطلب ممی جی
جی شکر اللہ کا ٹھیک ہے
آپ کے والد کیا کرتے ہیں
ہاں مزدوری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں
جی اوکے اوکے
اور آپ کی
الحمد للہ سے بزنس ہے ہمارا اللہ کا بہت شکر ہے یہ ہمارے یہاں آٹو پارٹس وغیرہ ہے مک مکینک کا جو کام ہوتا ہے مطلب گاڑیوں کے جو پارٹس ہوتے ہیں تو ہاں کافی اچھا ہے شکریہ ا کاائی
ہاں وہ تو ٹھیک ہی ہے آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو ان چیزوں کو سنبھالنے کا کام تو بہت اچھا ہے وہ تو دن بدن ابھرتا رہتا ہے وہ کام
ہاں بات تو آپ صحیح بول رہے ہیں کافی صحیح ہے چیزیں ٹھیک ہے
پہلے کے زمانے میں تو ہر کام ہاتھ ہی کرا جاتا تھا چاہے وہ پیڑ کاٹنا ہو یا کپڑے دھونے ہووں یا اور کوئی کام کرنا ہو لیکن آج وہ ان کے لیے بھی مشینیں آ گئی ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا لیکن مشینوں میں تو یہ مسئلہ رہتا ہے تھوڑے دن کے بعد اگر اچھی ہو تو پھر تھوڑا ٹائم نکل جا ہے لیکن جب کوئی سستا لاتا ہے تو اس میں خر خرابیا آ جاتی ہے
جی جی جی جی جی ہو گیا سب اللہ کا احسان ہیں اس کی نعمتیں ہیں انہوں نے ہمیں نوازا ہے
ہاں چلو جی ہاں اللہ کا تو شکریہ کرنا چاہیے ہر حال میں
صحیح بات ہے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے
ہاں ہمیں تو اپنے ہر کام میں وقت کی پابندی اور ساتھ ساتھ کرنی چاہیے سے ہمارا کام بھی اچھا ہو
صحیح بات ہے اللہ بھی ایسے لوگوں کو اینوں اور بھی زیادہ سپورٹ کرتا ہے جو کہ ایمانداری رکھتے ہوں
ہاں وقت کی پابندی میں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
وقت بہت امپورٹنٹ چیز ہے اب میں تو بس یہی بولوں گی کہ اف اگر آپ وقت کی ویلیو کر رہے ہو تو وقت آپ کی ویلیو کرے گا یہی میں نے سنتے آیا ہے آج تک آپ نئے بزرگوں سے
ہاں بسک یہ تو صحیح بات آپ نے سنی ہے اور یاد بھی رکھی ہے تو
تو آپ مجھے کچھ نئی رائے مشورہ اس مدے پہ کیا دے سکتے ہیں کہ وقت کے لیے کچھ اچھ جی لائن بتائیے
جی بے شک کیوں نہیں دیکھیے وقت تو ایک ایسی چیز ہے یہ ایک انمول چیز ہے دیکھیے ہم دولت کو واپس لا سکتے ہیں شہرت کو واپس لا سکتے ہیں یا اپنے عہدے کو واپس لا سکتے یا بہت بار ہم اپنی صحت کو بھی واپس لا سکتے ہیں
ہاں
لیکن وقت کے لیے اگر ہم بے شمار روپیہ خرچ کریں گے یا کوئی اور چیز بھی دیں گی لیکن ہاں وقت وہ چیز ہے جو آنے والی نہیں ہے
صحیح بات ہے
اور وقت کی سب سے بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ غریب کے لیے بھی اتنا ہی ہے امیر کے لیے بھی اتنا ہی ہے چھوٹوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے بڑوں کے لیے بھی اتنا ہی ج
بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے ماشاء اللہ
غریب کو بیس گھنٹے نہیں دیے ہیں یا امیر کو پچیس گھنٹے نہیں دیے ہیں یہ تو سب کے لیے ا ہے اور وقت ایک بہنا تو کبھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے یا تو کبھی زیادہ دھیرے چلتا ہے ہر وقت ایک ہی رہتا ہے
بہت عمدہ خیالاتتے ہیں آپ کے اور بس یہی ہے اب بس اللہ سے گزارش ہے کہ آنے والا ٹائم اور بھی بہتر ہو جو ہم چار ہے جس پہ ہم محنت کر لیں اللہ ہم میں ان سارے عزر کا اچھا پھل دیں
جو آج وقت کی قدر کرے گا آپ نے صحیح بات فرمائی کیا وقت اس کی قدر کرتا ہے دیکھیے
صحیح بات ہے ہر صبر کا ایک عذرا ہے اور انشاء اللہ سبھی کا ٹائم آئے گا جلدی آئے گا
ہاں دیکھیے اگر ہم وقت کی بات کریں وقت کی قدر کرنے کی بات کریں تو ایک مثال یہ بھی ہے کہ دیکھیے بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اگزامات سے پہلے
جی جی جی
تو ان کی اگر ہمیں ر ان کی رزلٹ دکھ جاتی ہے وہ تو ان دنوں بھی ایسے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں پڑھائی میں نہیں لگاتے ہیں د لوگ جان سے پڑھائی نہیں کرتے ہیں خالی بےیکار بیٹھے رہتے ہیں اپنا وقت ضائع ہوتے ہیں اور وت برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ آج کل کے جوانوں کے پاسیا آج کل کی جو بھی نئے آ رہے ہیں تو موبائل ہے یہ تو آپ کو پتتا ہی ہوگا
صحیح بات ہے شدید لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان ایپ اور یہ فون وغیرہ میں جتنا کم ہو سکے اتنا بہتر ہے اور وقت کا صحیح یوز کرنا ہی صحیح رہے گا
ہاں وقت تو یہ چیز نہیں ہے کہ واپس آئے گی ہمیں تو آج اگر ہم وقت کی قدر رہیں گے تو کل آنے والے وقت میں ہم اچھے اگر ہم آج ہی ب
صحیح بات ہے آج کے وقت پہ جو محنت کریں گے وہ کل کے دنوں پہ ہماری بہتری کے لیے کچھ اچھا ہی اللہ ہمیں کچھ نوازے گا بہتر سا
کہ جیسا آج بو گے تو وی کی قدر کی تو وہ اچھا کچھ کرتا اپنی زندگی میں بت اس کید رکھتا ہے
جی جی
تو وقت کی قدر ہم اس مثال سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بہت بات سنا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کہیں کسی چیز سے گر جاتا ہے چاہے وہ مکان سے گ کسی اور بڈگ سے تو پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو پھر کبھی کبھار ڈاکٹر بول کہ اگر آپ نے اسے دس منٹ پہلے یا پانچ منٹ پہلے لایا ہوتا ہے تو شاید اس کی جان بائی سکتی تھی اس ٹائم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان پانچ من کی یا دس منٹوں کی قدر کیا تھی کہ ان پانچ منٹوں سے ایک انسان کی جان ب
جی بالکل صحیح کہا آپ نے
لیکن ہم تو آج دن بھر دس دس پندرہ پندرہ گھنٹے فون پہ لگے رہتے ہیں خالی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ہمیں تو چاہیے کہ وقت کا ایک
بٹ ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اگر ہم دیکھ کے بھی نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو تو پھر کیا مطلب ہے سب کچھ ضایا ہی جا رہا ہے باقی تو خیر صرف ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں بٹ اب یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں
ہاں وہ تو ہے
خیر کھانا کیا کھا لیا آپ نے دن میں
جی
آئیس ایڈ کھانا کیا کھا لیا آپ نے دن میں
ہاں دن میں آج تو ٹماٹر تھا اور ساگ تھا اور ساگ میں دودھ
اچھا ساگ اوکے
کیکہ موسم ابزیاں کھائی جائ اتنی بہتر ہے
ہاں صحت کے لیے بہت ہی بہترین ہے
ہاں اور ہمیں باہر کا کھانا بھی اس کو نہیں کھانا چاہیے آج کل تو پتہ ہی آپ کو اتنا سارا خراب کھانا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے تو
بٹ کوئی بات نہیں
چلو جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ نے چاہا تو آگے بھی بات ہوتی رہے گی
جزاک اللہ تنک یو سو مچ مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اینڈ ماشاء اللہ آپ کے خیالات بھی بہت اچھے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم
چلو جی السلام علیکم
وال کو